ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائ جان بھائی جان ٹھیک ہو
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے بھائی جان آپ بتاؤ سب کیسے ہیں
سب بڑھیا کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں بھائی جان بس نماز کی تیاری کریں گے اور کیا ہی کریں گے آخرت کی تیاری کرو
جی جی بالکل صحیح بہت صحی بات کہ ہے آپ نے بہت صحیح بات بہت
پہلے آ چکے ہے کہ بھائی آخر رات کی تیاری کرو آپ آپ اس دنیا میں زیادہ دن تھوڑی رہو گے تو بھائی جان بس وہی اللہ کی فرمائے ہوئے راستوں پہ چل رہے ہیں یہ باتیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بی بیی آپ کو پتا ت نا کہ جنت کا دروازہ ہے اس کی چبی نماز ہوتی ہے
جی جی بالکل صحیح بھیا
ماشاء اللہ یہ بہت اچھی بات ہے اور ہوتی بھی ہے تو اپن کو کیا کرنا چاہیے بھ جن کہ اپنے کو جتنا ہو سکے اتنا نماز پڑھنی چاہیے اور نماز پڑنی بھی چاہیے اور جس کو جس کو نماز نہیں آتی نا جیسے اپنے اسلام میں اس کو تعلیم بھی دینا چاہیے بلکہ چاہے وہ بچہ ہو بڑا ہو بوڑا ہو اب آپ کو معلوم ہے کسی کسی کو بڑے ہوتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے کیا ہوتا ہے کیونہ ان کو پوچھنے میں شرم آتی ہے
جی جی بالکل صحیح بات ہے ہمیں ان کو سکھانا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہے نا بھائی جان
اب جی بھائی جانب آ نے بالل ان کو کیا پوھنے میں شرم آتی ہے ہم سے کیایار ہم پوچیں گے ہم یہ بچے ہیں بچے سے ہم پوچیں گے کہ آے یار آپ کو جب معلوم نہیں ہے تو آ پوچھ سکتے ہو آپ کو گناہ میں تھڑی پجا دو
جی جی بالکل صحیح بات کہ آپ نے پوچھنی سے ہیی جی جی جی جی بالکل صحیح بات ہے
آپ ان سے معلوم کر سکتے چاہے وہ آپ سے چھوٹے ہیں لیکن تعلیم حاصل کرنے میں کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہوتا تعلیم تعلیم ہوتی ہے بھائی جان اس میں شرم بھی نہیں آنی چاہے بائی بالگو سب میں اپنے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز از موسٹ امپورٹنٹ ہے زندگی پہے فرماگی بھی جائے اپنے کو کہ آپ کو جنت میں جانے کا دروازہ کی چابی نماز ملے گی آپ کو حضور سے ملنے کا طریقہ بھی نماز ملے گا آپ کو میر سے دیدار کرنے کا طریقہ بھی نماز ملے گا آپ کو ہر ایک چیز کا ہر ایک چیز کی چابی آپ کو نماز ملے گی
جی جی بالکل بالکل بہت صحیح بات کہی آپ نے بہت صحیح
اگر اگر آپ نماز پڑھ کے جیسے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کے آہید ال کرسی پڑھو گے تو آپ کے درمیان یعنی کہ آپ کے جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہے جائے گا اس کے علاوہ کچھ فاصلہ نہیں رہے گا
جی جی بہت صحیح بات کی آپ نے
یہ پرانے پاک میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ کے اور موت کی آپ کی جنت کے بیچ میںر موت کا فاصلہ لے جائے گا اس کے علاوہ کوئی فاصلہ نہیں ہوگا آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا
جی جی بالکل بہت صحیح بات کیا ہے
جیسے کہ میں نے اب آٹل کو کا ذر کیا ہے تو یہ پ پررے پا سب سب سے بڑی آیت ہے اور سب سے اچھی بھی ہے
ہاں جی جی جی بہت ہی خوبصورت آئے یہ بہت ہی خوبصورت آئے
ماشاء اللہ بہت خوبصورت آئے تو ج کہ آپ کو معلوم ہوگا کسی کو ٹینشن ہوتی ہے کسی کو دماغ سے کچھ سر درد ہوتا ہے کسی کو پرابلم ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے نیند نہیں آتی راتوں میں یا پھر کو کام سے پریشان تو وہ نماز پڑھ کے پڑھے میرا اللہ اللہ اتنا بڑا ہے میرا کہ کو سکون ملے گا شانتی ملے گی اس کو اپنے کاروباروں میں برکت ہوگی
بالکل بالکل صحات دیکھیے بھائی جان اگر ہم نماز ایک انسان کو جیسے لگتا ہے کہ سکون سکون ملا نماز پڑنے کے بعد یہ انسان میں ہوتا ت ہے جی اس سے ہمارے سکون ملتا ہے ہمارے دل کو بھی اور ہماری جو یہ ہے نا فزیکل ہیتھ وہ بھی ٹھیک رہتے ہے اس سے اور مینٹل ہیلتھ تو ہے ہی وہ بھی بہت صحیح رہتی ہے تو ہمیں کیا کرنی چاہے نماز پڑھے یہ ہمارے لیے بہتر ہے اور ایک مسلمان کے لیے نماز بہت ضروری ہے نا بھائی جان
جی بھائی ابھی آپ نے دیکھا ہوا کہ مسلمانوں کا بیٹنے کا طریقہ کچھ الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز تو پہلے فرم دی تھی میرے اللہ نے قرآن پا میں کہ آپ ایسے بیٹھو اس طریقے سے آپ کی ہیلتھ اچھی رہے گ اس طریقے سےپ کی ہیلتھ خراب رہے گ انہوں نے پہے فرما یہ ساری چیزیں وہ تو آج سائنس دعوا کا آج سائنس خود کہتا ہے کہ اسلامی جو چیزیں لکھی گئی ہے وہ بی ایل ہے وہ سچ ہے وہ اسلام کو وہ سائنس کو کہتا ہے کہ آپ اسلام کی تو ہی نہ کرو اسلام کو اپناؤ اسلام کی جگہ جیسے وہ بیٹھتے ہیں نا وہے بیٹھو ابھی ہم کھانا کھاتے ہیں تو کیسے بیٹھتے ہیں جیسے کہ ہم ایک پیر اوپر کر کے ایک پیر نیچے کر کے بیٹھتے ہیں اپن
ٹھیک
اسلام میں اپنے کو یہ سکھایا گیا تو اس سے کیا ہوتا ہے اپنی جو ساری نشے ہوتی ہیں نا پیٹ کی خون کا ابال ہوتا ہے وہ اپنے اوپر آ جاتا ہے جس سے کہ آپنے کو کھانا بچانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے یہ خود بات سائنس کہ سائنس اب کہہ رہا ہے جبکہ میرے خداان جان کتنے کروڑوں سالوں پہلے سے ہی کی دی تھی بات
جی جی
انہوں نے جانے کب فرما دیا تھا یہ اب کے رے سائنس تو بلا تو یہ کہنا جت کے خلاف جمات پڑو مکمل طریبار کچھ ط طریقے بتا ش طریقے سے پتا مل جائے گا یہ مل جائے گی چیزیں نہیں ملے گی آپ کو کوئی بھی ابھی جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے کہا ہے کسی چیز کی نماز پڑھا کرو آپ بھ جان آواز آ رہی ہے میری تم شور ہو رہا بھ جان آپ کی طرف سے
جی بولیے بولیے بولیے
جی بھائی جان میں فرما رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوا کہ اپنے بہت سے لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑنے چلو تو کہتے ہیں پہلے کہ ہمیں تھوڑا کامیاب ہو جائیں تو ہمیں پیسے کما لیں تو گای بنگلہ آ جائے گی اس کے بع ہم پانچ وقت کی نمازی بن جائیں گی اور عمرہ کے لیے جائیں گے
جی جی لیکن یہ بات نہیں سمجھ ل اگر ہم نماز پڑیں گ تو اسی سے ہماری زندگی میں کامیاب آ گی تو ہمیں ایک کیا کریںتی نماز پریس اب کامیاب ہو جائیں گی اس لیے اللہ سے مانگے گی کہ ہم کامیاب کری تو
ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھی بات کہی بھائی ج نے آپ نے دل خوش کر دیا آپ نے تو بھائی جان میں بھی یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کو ان چیزوں کو چاہیے آپ اس کے بعد آپ نماز ادا کرو گے اس کے بعد آپ امراپ ہی جاؤ گے اگر آپ کو کماتے کماتے آ کا انتقال ہو گیا تو پھر کیا ہوگا
جی پھر کیا ہوگا جی
کل آپ نے تھوڑی دکھاائے کل آپ نے تھوڑی دکھاائے آپ کو تھوڑی معلوم ہے کہ کل کیا ہوگا آپ کے ساتھ کل تو میرے خدا نے کل تو میرے خدا نے دیکھا ہے کہ کل میرے بندے کے سھ یہ ہوگا کیک انہوں نے آخر تک کا اس صاحب لکھ رکھا ہے ایک ایک انسان کا کہ میرے بندے کل تو یہ حاصل ہوگا پرسوں یہ حاصل ہوگا
یہ تو اس سے کی پتتا ہے کہ کب کس بندے کی موت ہو جائےی کب کون بندہ فوت ہو جائے گا ہے نا
فرمایا انہوں نے پہلے لکھ چکے ہیں جسے کہتے ہیں نا کہ آدم کمائیں گے کل کمائیں گے پرسوں کمائیں گے یہ حاصل ہوگا وہ حاصل ہوگا ارے جب میرے خدا نے آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہوا نا کہ کل آپ غریب ہوگی تو آپ غریب ہوگی کل آپ امیر بنو گے پرسوں بنگلہ آئے گا اس کے الے دن گاڑی آئے گی تو وہ سبا لوگا آ کو آپ سوچتے ہو کہ ہم نے محنت آپ نے محنت کی ہے ہم نے اپنا اپنی محنت سے مقام حاصل کیا ہے بھائی جان آپ کی کوئی محنت نہیں اس میں اور میر اللہ نے پہل لکھ دییاپ
بالکل بالکل
وہ تو آپ کو آز مارا ہے بس
جی بالکل صحیح بات بہت
کہ بھی کہ میرا ب میرا بندے سلائیک ہے یا نہیں ہے اگر اس لائک ہوگا تو اس کو ملے گا اگر نہیں ہوگا لائک تو میرا خودا ہے وہ کسی کی قسمت بنا سکتا ہے تو بگاڑ بھی سکتا ہے
جی جی بہت بہت اللہ کے ہاتھ میں سب ہے جو چاہے وہ وہ کر سکتا ہے نا
جوک کہ میرا خدا کبھی بھی کسی قسمت نہیں بگا رہا تھا کیوںک آپ کو پتا ہے کہ آ امی جان آپ سے کتنی محبت کرتی ہے تو پھر وہ میرا رب تو ستر ماہؤ سے بھی زیادہ چاہنے والا ہے
جی جی
ستر امیوں سے زیادہ چاہنے والا ہے کتنی محبت کرتا ہو گپن سے پھر اپنا کتنا خیال رکھ ہوگا ہمیں تو ٹھیک ہےب آپ کو پت ہے کہ ابھی آپ مجھے نہیں دیکھا رہے ہو میں آپ کو نہیں دھ پا رہا ہوں ہمارے گھر والے آپ ہم کو نہیںیکھ پا رہے لیکن وہ تو دیکھ پا ہےا
جی جی جی جی
وہ تو اپنا خیال رکھنا ہے نا بھائی جان
جی جی جی
جی جی جی دیکھیے اگر ہم کوئی غلط کام کرتے اور سوچتے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے یہاں پر اس کمرے میں کوئی نہیں ہم اکیلے ہم جو کرے وہ کرے لیکن اس کا خیال ہے ان چاہ کہ ہمیں اللہ تعالی دیکھ رہا ہے نا
جی بھائی جان بالکل آپ نے صحی صحیح فرمایا ہم اللہ تعالی دیکھ رہا ہے ہر چیز کا حساب ہوگا کسی نے اپنے کو تکلیف دی ہے اور سب سے زیادہ حساب بھی ان کا وہ جو نماز میں رویا ہوگا نا نماز میں روک کے جس نے دعا مانگی ہوگی دعا تو میرا خدا ضور قبول کرے گا لیکن جس نے جسے انسان کو تڑپایا ہو اور وہ تڑپا ہوا انسان اگر خدا کے پاس جا کے رو رہا ہو تو سوچو اس انسان پہ کتنی لت پڑے گی ک کتنی لالت ہوگی اس انسان پہ کہ میرا ندا اس اس کی وجہ سے رویا
جی جی بالکل
کنی لانت پڑے گی بھائی جانج پ کیونکہ میرے خدا نے ہر ایک ہر ایک انسان کو بنایا ہے اس میں بھید بھاؤ نہیں کی ہے
جی جی
ابھی آپ کو معلوم ہوا کوئی غریب ہوگا تو کوئی امیر ہوگا لیکن ہمیں اللہ تعالی نے ہر ایک چیز دی ہے ہر ایک چیز سے نوازا ہے اللہ تالی ہمیں بوکا اٹھاتا لیکن بھکا سلاتا نہیں بھیا
جی جی جی بہت
ہمیں بھوکا اٹا لیتا لیکن بھوکا سلاا نہیں بھائی ابھی آپ نے دیکھا ہوا کہ ہم کسی کو نماز ہی لے کےتے تو کہتے بھی یار کل چلیں گے پرسوں چلیں گے نماز زندگی میں کبھی پڑھ لیں گے مفت کیا بھروسہ بھیا کب انتقال ہو جائے آپ کا کیا بھروسہ آپ کوئی خدا تو ہو نہیں کوئی آپ تو وہ کوئی عالم تو ہو نہیں جو آپ اپنی کہ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کی موت کب ہوگی آپ کوب موت سے بچنے کا طریقہ یہ تو ہے نہیں کچھ جب میرے کو جب اپنے خدا نے ساری چیزیں فرما کے بھیجا ہے کہ میرے بندے تو عبادت کر تو نماز پڑھ تو ہر ایک چیز کا جس سے میں بھی خوش رہ ہوں تو بھی خوش رہے اگر میں تو نماز پڑھے گا پھر گھر میں برکت ہوگی بیوی بچے خوش رہیں گے امی ابو خوش رہیں گی برکت ہوی ادھر گھر میں جو چاہیے وہ تجھے مل جائے گا تو بھائی جان جب اپ کو نماز پڑھنے سے ساری چیزیں حاصل ہو رہی ہے اور اپن اسلام مطلب کہ اپنے دین میں آگے بھی جا رہے ہیں اللہ سے محبت بھی کر رہے ہیں اللہ کی قریب بھی ہو رہے ہیں ان چیزوں سے ہی
جی جی
قریب بھی ہو رہے ہے اور وہ اپنے کو سر چیز عطا کر رہا ہے تو اپنے کو دور رہ کے اپن دور رہ کے ان سے ساری چیزیں اپن لے لیں گے گاڑی بنگلہ میںنت یہ کر کے تو کیا فائدہ جب اپن کو وہ دے رہا ہے تو ان سے معمول دینے والا میرا خدا ہے اللہ صرف ایک ہے دینے والا میرا خدا ہے تم سے معمون آپ جتنا ہو سکے آپ سب سے کہیے کہ آپ نماز پڑھو تعلیم لو آپ کو شرم کرنے کی کوش ضرورت نہیں ہے بچہ ہو بوڑھا ہو اگر آپ کو شرم آ رہی ہو تو جسے نماز بعد جی بھائی میری بات سنیے نماز کے بعد آپ سب کو جانے کے بعد آپ حضرت کے پاس جائیے اپنے امام کے پاس جائیے ان سے جا کے بات کیجیے ان کے پاس جا کے بیٹی ہے تو اچھا بھائی نا آپ سے بات کریں مجھے بہت خوشی ملی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے شء اللہ آپ سے پھر کبھی دوبارہ ملاقات ہوگی